السلام علیکم
جی وعلیکم السلام جی جناب فرمائیے
جی آج آج جس موضوع پہ میں اظہار خیال کا ارادہ کر رکھتا ہوں وہ ہے صبر میرے نزدیک صبر انسان کی وہ باطنی قوت ہے جو اسے مشکلات کے تحفے میں بھی متجزل نہیں ہونے دیتی اکثر افراد صبر کو صرف انتظار کا نام سمجھ ہیں حالانکہ میرے نزدیک صبر کا مطلب ہاتھ پر ہاتھ رکھ ہاتھ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھنا نہیں بلکہ مشکل حالات میں اپ اپنی ہمت اپنی امید اور اپنے اصولوں کو برقرار رکھنا ہے جو شخص تکلیف تکلیف کے باوجود سچائی کا دامن نہیں چھوڑتا جو ناکامی کے باوجود محنت جاری رکھتا ہے اور جو مصیبت کے باوجود اللہ کا اللہ سے مایوس نہیں ہوتا وہی حقیقی معانون میں صبر کرنے والا ہوتا میرے نزدیک آجینس جی میرے نزدیک آج کے انسان ہر چیز فورا حاصل کرنا چاہتے ہیں کوئی کامیابی فوری دولت اور فورا نتیجہ اس کی خواہش بن چکا ہے اسی جذباتات کی وجہ سے وہ اکثر آدھے راستے میں ہی ہو حسہ ہار دیتے ہیں حوصلہ ہار دیتے ہیں حالانکہ قدرت کا نظام ہمیں یہ درج دیتا ہے کہ ہر چیز اپنے مقرر وقت پر ہی کمل تک پہنچتی ہے بیچ فورن درخت نہیں بنتا اور بچہ ایک دن میں جوان نہیں ہوتا تمہارے نزدیک صبر انسان کی فطری صفات ہے یا وہ تجربات اور تربیت سے پیدا ہوتا ہے آپ تمہاری کیا رائے ہے
جی بےشک آپ نے بہت اچھا مورسو سامنے آیا ہے اور تم نے نہایت قیمتی اور فکر انگیز موجوں انتخاب کیا ہے اور میں سوچتا ہوں میرے نزدیک صبر کی بنیاد فطرت میں ضرور موجود ہوتی ہے لیکن اس کی تکمیل تجربے اور تربیت سے ہوتی ہے جب انسان زندگی کے مختلف مراحل سے گزرتا ہے مصیبتوں کا سامنا کرتا ہے اور پھر ان سے سبق حاصل کرتا ہے تب اس کے اندر صبر کی قوت مضبوط ہوتی چلی جاتی ہے اسی لیے بزرگ افراد اکثر جوانوں سے زیادہ مطمئن اور صثابر نظر آتے ہیں کیوںکہ وقت نے انہیں بہت کچھ سکھا دیا ہوتا ہے میرے نزدیک صبر کمزوری کی علامت نہیں بلکہ نفس پر غالب آ جانے کی نشانی ہے غصہ فورن آ جاتا ہے لیکن اسے روک لینا بر ہے مایوسی فورن پیدا ہو جاتی ہے لیکن امید کو زندہ رکھنا صبر ہے اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے اور آپ کیا سوچتے ہیں
جی میں بھائی آپ نے بالکل درست فرمایا تمہاری گفتگو نے مجھے ایک اور پہلو کی طرف متوجہ کیا ہے میرے نزدیک سفر کا سب سے بڑا امتحان اس وقت ہوتا ہے جب انسان کی دعاؤں کی دعاؤں کا جواب اس کی خواہش کے مطابق فورن نہ ملے اکثر افراد چند یا چند مہینے کوشش کرتے ہیں اور پھر مایوس ہو کر اپنے سب چھوڑ دیتے ہیں حالانکہ ممکن یہ ہے کہ کامیابی ان سے صرف چند قدم دور ہو تاریخ میں جتنا بھی عظیم افراد گزرے ہیں ان کی زندگی میں صبر کا کردار نمایاں نظر آتا ہے اگر وہ پہلی ناکامی پر ہی رک جاتے تو شاید دنیا ان کی نام بھی نہ جانتی میرا نزدیک صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان تکلیف محسوس نہ کریں بلکہ اصل خبر یہ ہے کہ تکلیف کے باوجود اپنی راہ نہ چھوڑیں آپ کی کیا رائے ہے
جی بے شک میں تمہاری باتوں سے بہت زیادہ اتفاق رکھتا ہوں اور میں تمہاری بات پر مکمل اتفاق سوچتا ہوں میرے نزدیک صبر اور امید کا رشتہ روح اور جسم مانند ہے اگر امید ختم ختم ہو جائے تو صبر کا بوجھ بہت بھاری لگنے لگتا ہے اور اگر صبر نہ ہو تو امید چند لمحوں میں ٹوٹ جاتی ہے اسی لیے یہ دونوں ایک دوسرے کو مضبوط بناتے ہیں میرے نزدیک انسان کی اصل دولت اس کے جواب اس میں آتی ہے آپ کی کیا رائے ہے اور اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے
جی میری یہ رائے ہے مجھے محسوس ہوتا ہے کہ صبر کا تعلق صرف بڑی مصیبت ان سے نہیں بلکہ تربیت میں صبر درکار ہوتا ہے علم حاصل کے کرنے میں صبر درکار ہوتا رسک کمانے میں بھی صبر درکار ہوتا ہے اور رشتوں کو قائم رکھنے کے لئے بھی بل کی ضرورت ہوتی ہے جو شخص ہر چھوٹی بات پر غصہ کر کرے اور ہر مشکل پر ٹوٹ جائے اس کے لیے زندگی کا سفر نہایت دشوار ہو جاتا ہے میرے نزدیک صبر انسان کو صرف مشکلات برداشت کرنا نہیں سکھاتا بلکہ درست فیصلے کرنا بھی سکھاتا ہے کیونکہ جلد بازی میں کیا گیا فیصلہ اکثر ندامت کا سبب بنتا ہے آپ کی کیا رائے ہے
جی جی جی بے شک آپ نے بہت درست فرمایا تمہاری گفت گفتگو نے اس موضع کا مختلف پہلو واضح کر دیا ہے ت ہمم میرا استفطار یہ ہے کہ ہر صورت حال میں صبر کرنا ہی دانش مندی ہے اگر کسی پر ظلم ہو رہا ہو یا اس کا حق مارا جا رہا ہو تو کیا اسے صرف خبر کرنا چاہیے یا اپنا حق حاصل کرنے کے لیے قدم بھی اٹھانا چاہیے اور تمہارے نزدیک زیادہ کون ہے وہ جو مصیبت کو خاموشی سے برداشت کرے یا وہ جو صبر کے ساتھ اس کے خلاف حکمت اموز جد و جہد بھی کرے اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے
جی تمہارا استفا نہایت قابل غور ہے میرے نزدیک ہر صورت حال میں صرف خاموش لینا صبر نہیں ہوتا اگر کسی فرد پر ظلم ہو رہا ہو اور وہ صرف اس لیے خاموش رہے کہ لوگ اسے سابر کر کہیں گے تو یہ صور نہیں بلکہ مجبوری یا بزدلی ہے ببدیلی ہو سکتی ہے حقیقی سفر یہ ہے کہ انسان غصے اور انتقام کے جذبات سے بچ کر حکمت کے ساتھ اپنا حق طلب کرے صبر ظلم کو قبول کر لینا نہیں بلکہ ظلم کے مقابلہ گ مقابلے میں اپنے اخلاق اپنے عقل اور اپنے اصولوں کو محفوظ رکھنا ہے اسی لیے صبر اور حکمت ایک دوسرے سے جڑا نہیں کیا جا سکتے میرے ن جو شخص اپنے جذبات پر قابو رکھتے ہوئے انصاف کے لیے جد وجہد کرتا ہے وہ شخص وہ شخص سے کہیں زیادہ سثابر ہے جو صرف مجبوری میں خاموش بیٹا رہے اور فکرا ہے
جی بےشک آپ نے بہت درست کہا میں تمہاری بات سے مکمل اتفاق کرتا ہوں میں نے نزدیک صبر اور استحکامات کا رشتہ بہت گہرا ہے اکثر افراد چند دن چند ہفتے محنت کر کے تھک جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ان کی کوشش بیکار گئی حالانکہ قدرت کا قانون یہ ہے کہ ہر عظیم تعمیر وقت طلب کرتی ہے دریا بھی پتھروں کو ایک دن میں نہیں کاٹتا مسلسل روانی کے سبب انہیں بدل دیتا ہے اسی طرح مسلسل صبر اور محنت وہ اثر پیدا کرتی ہے جو جلد بازی کبھی نہیں کرتی میں نزدیک صبر کا مطلب رفتار کم کر دینا ہو سکتا ہے لیکن سفر چھوڑ دینا کبھی نہیں اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے اور آپ کیا کہنا چاہیں گے
جی بھائی آپ نے بالکل درست رمایا مجھے محسوس ہوتا ہے کہ صبر کی سب سے بڑی دشمن بے چینی ہے آج کے انسان ہر چیز فورا چاہتا ہے اگر تجارت شروع کر دے تو چند مہینوں میں دولت چاہتا ہے تعلیم حاصل کر لیتے تو فورا کامیابی چاہتا ہے اور دعا کرے تو فورا قبولیت کا منتظر ہوتا ہے جب نتیجہ اس کی خواہش کے مطابق فورا نہیں ملتا تو وہ اپنی محنت پر شک کرنے لگتا ہے حالانکہ قدرت ہر چیز کو اس کے مقرر وقت پر وہی کمل تک پہنچاتی ہے میرے نزدیک جو شخص انتظار کے دوران بھی اپنی محنت اور اپنی امید کو زندہ رکھے وہ اس صبر کی روح کو سمجھتا ہے کیونکہ سفر صرف انتظار کا نام نہیں بلکہ امید کے صرف انتظار کا نام ہے آپ کی کیا رائے ہے
جی بے شک بھ جان آپ نے درست فرمایا اور آپ کی بات میں بہت وزن ہے میرے نزدیک صبر کا ایک اور پہلو معافی سے متعلق ہے کبھی کبھی انسان کو دوسروں کی غلطیاں معاف کرنے کے لیے بھی بہت صبر درکار ہوتا ہے انتقام لینا بہت آسان ہوتا ہے لیکن اپنے غصے کو قابو میں رکھ کر درست فیصلہ کرنا نہایت مشکل اسی لیے ہر معاف کر دینے والا کمزور نہیں ہوتا بانس اوکات معافی صرف وہ شخص دے سکتا ہے جو اپنے نفس پر غالب آ چکا ہو میرے نزدیک صبر کا سب سے بلند درجہ یہ ہے کہ انسان اپنی قدرت کے باوجود ناانصافی کا جواب نہ انصافی سے نہ دے اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے
جی میری یہ رائے ہے کہ میرے نزیک صبر کی اصلی قیمت مشکل وقت میں ظاہر ہوتی ہے آسان حالت میں مطمئن رہنا کوئی بڑی بات نہیں لیکن جب ہر ہر طرف سے مصیبتیں آ رہی ہوں اور پھر بھی انسان اپنی زبان کو شکایت سے اپنے دل کو مایوسی سے اور اپنے اعمال کو غلط راستے سے محفوظ رکھے تو یہی حقیقی صبور ہے اسی لیے سفر صرف ایک صفات نہیں بلکہ کردار کی تختگی کی علامت ہے میرے نزدیک ہر مصیبت کو پیغام پیغام لاتی ہے ایک درد کا اور ایک دوسرا سبق کا جو شخص صرف درد دیکھتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے اور جو سبق تلاش کر تلاش کرتا ہے وہ مضبوط ہو کر ابھرتا ہے آپ ہی کر رہا ہے
جی بے شک آپ نے بہت صحیح کہا آج کی اس مسلسل گفتگو سے یہ حقیقت روشن ہوتی ہے کی صبر کمزوری یا مجبوری کا نام نہیں بلکہ ہمت استقامت اور حکمت کا مجموعہ ہے یہ انسان کو جلد بازی سے بچاتا ہے مشکلات میں اسے ثابت قدم رکھتا ہے اور ان کے فیصلوں کو پختگی بخشتا ہے میں نزدیک حقیقی صبر وہ ہے جو انسان کو ظلم کے سامنے بزدل نہ بنائے بلکہ انصاف کے لیے باوقار جد و جہد کی طر طاقت دے اسی طرح یہ امید کو چراغ کو مشکل سے مشکل حالات میں بھی روشن رکھتا ہے جو شخص صبر کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے وہ ناکامی میں بھی سبق دیکھتا ہے کامیاب میں بھی توجہ اختیار کرتا ہے اور ہر حال میں اپنے رب پر بھروسہ قائم رکھتا ہے اسی پیغام کے ساتھ اپنی گپتگو کا اختتام کرتا ہوں بہت بہت شکریہ انشاء اللہ اور بات ہوگی
جی آپ کا بھی بہت شکریہ انشاء اللہ واپس بات ہوگی